ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام اور سب خیریت سے جی بس اللہ کا شو کر ہے آپ بتائیے آج کیسے یاد فرمایا آپ نے ہمیں مائی ہے گرکی گرمی کتنی ہو رہی ہے
اور پانی آپ کو پتا ہے پانی کبھی ایک دن بھی نہ آئے تو کتنا برا حال ہو جاتا ہے آج ہمارے پانی نہیں آیا تو ن کوئی نہ ہایا وہی کہتے ہیں پانی کی کتنی ضورت ہوتی ہے آج پتا چلتا ہے جس دن پانی نہیں آتا نا اس دن پتا چلتا ہے انسان کو کہ باقی ہی بانی کو کیسے سے ہی بچانا چاہیے ایک ایک بوند کر کے ہمیں پیس کتنی مشکل سے پانی کو بچانا چاہیے
بالکل بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے یہ تو کہ جو پانی ہوتا ہے وہ ہمارے شریر کے لیے ایک طرح سے امرت ہوتا ہے آپ کو پتا ہی ہے کیونکہ پانی آپ نے دیکھا ہوگا پانی ہمارے لیے ہمارے جو جسم ہوتا ہے اس کے لیے کتنا ضروری ہوتا ہے پانی کیونکہ پانی اگر ہم زیادہ پیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا تو اس سے جو ہمارا جو شریر کا وزن ہوتا ہے وہ بھی ہمیں اس کو کم کرنے میں بھی ہم نے سنا اس میں ہمیں بہت مدد ملتی ہے اگر ہم پانی صحیح طریقے سے پیتے ہیں پانی تو تو پانی سے جو ہمارے شریر کی جو فیٹ ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے اور ہمارا جو شریر ہوتا ہے وہ ایک دم چست درست ہوتا ہے جس سے کہ ہم کام اچھے طریقے سے کر پاتے ہیں
صحیح فرمایا بالکل کیونکہ پانی ہمارے لیے کہتے جیون ہے اگر ہم اسے سنبھال نہیں سکتے تو ہمارا یہ جیون ورتھ ہے اور ہمیں ورتھ نہیں کرنا اپنا جیون سدھارنا ہے سوچھ پانی پینا چاہیے کیونکہ آجل آپ کو پتاہ پانی میں بھی کئی طرح کے کیڑے وکوڑے آ رہے ہیں صحیح سے پہ ابال کر پانی پینا چاہیے جس سے آپ کا شریر بھی صحیح رہے اور کوئی بیماری نہ لگے پانی کے فائدے ہی ہونے چاہیے نقصان نہیں ہونا چاہیے نقصان تو ہم اپنے ہاتھوں سے کریں گے اگر ہم اس کو صحیح سے پییں گے نصااب رح کر کے نہیں پیئیں گے آپ کو پتا ہے اب گرمی اتنی پڑ رہی ہے گھر میں آم پنا بن رہا ہے پانی سے کبھی نیمبو پانی بن رہا ہے کبھی لسی بنا رہے ہیں مطلب پانی سے کتنا کچھ ہو کتنی چیزیں بن جاتی ہے اگر کہ سبزی بھی بناتے ہیں تو بھی پانی سے بناتے ہیں پانی اتنا ضروری ہے ہمارے جیون میں اگر آج ہم جیوت ہے نا پانی کے بنا ہے آپ کو پتا ہے ایک مچھلی ہے بنا پانی کے نہیں رہ سکتی تو وہ بھی اس کے لیے پانی جب وہ باہر نکالتے ہیں پانی سے وہ مر جاتی ہے ویسے ہی ایک منش کا بھی جیون بھی پانی کے بنا ادھورا ہے
بالکل بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے یہ تو جو پانی ہوتا ہے وہ ہماری آپ نے دیکھا ہوگا تچا کے لیئے بھی ک تنا فائدے مند ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم پانی زیادہ پیتے ہے آپ نے دیکھا ہوگا جو اس سے ہماری جو تچا ہے وہ جمع دکھ ہے اور گلوئنگ بھی رہتی ہے اور پانی کی اگر کمی ہو جاتی ہے تو اس سے آپ نے دیکھا ہوگا کی جو ہمارے اس ہماری تچا ہے اس میں جھوریاں آ جاتی ہیں تو ہم تو کہتے ہیں پانی ہمیں زیادہ سے زیادہ پین چاہیے جس سے کی ہم اچھے سے جماں دکھ سکیں
صحی صحی فرمایا بالکل آپ نے دیکھو پانی کا کہتے ہیں نا گٹ گٹ کر کے پینا چاہیے جب ہم ایک دم بو تل بھرتے ہیں پورے پانی کی تو آپ کیا کرتے ہیں ہم پورا پی جاتے ہیں وہ ہمیں نقص سان کرتی ہے پانی کو ایک ایک گھٹ کر کے پانی کو ہوگی تو وہ آپ کو کہتے آپ کی وہ ایک ایک بوند آپ کے شریر کے لیے فائدے مند ہے اب آپ پانی کو بیٹھ کے پیو گے تو وہ بھی آپ کے لیے اچھے سوچھ آپ کے لیے سوستھ رہتی ہے آپ کے جیون کے لیے کہتے ہیں نہ کہ ہر ہر بیماری کا حل ہے پانی ہر آپ کو سکون بھی دیتا ہے اندر سے پانی یہ پانی ایک کہتے ہیں نا ہم ایک دم تھکے آتے ہیں کہیں سے بھی سب سے پہلے ہم کیا کہتے تھکے ہارے ہو کر اب کیا کہتے ہیں سب سے پہلے ہم پانی کی طرف باگتے تو پانی ہمارے لیے اتنا ضروری ہے کم سے کم ہمیں اپنے اپنے ویٹ کے اکارڈنگ پانی پینا چاہیے اتنے لیٹر پانی پیئے جتنا ہمارا ویٹ ہے اور صبح اٹھتے سار گنگنا پانی سب سے پہلے دو گلاس پینے چاہیے جس سے کہ آپ کا سوستھ رہے اور پیٹ میں کوئی بھی بیماری ہے ساری ٹھیک ہوتا سب سے پہلے پانی سے بنا قبض ہو جاتی ہے آج کل لوگوں کو تو اگر قبض سے بچ نہ ہیں تو پانی ماترا اپنی بڑھا نی چاہیے
بالکل بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے جیسے کہ اگر ہم پانی کم پیتے ہیں تو ہمارا جو باڈی کے ٹوکسین ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہو گا جو ہمارے شا شریر کے اندر زہریلے مد ہوتے ہیں وہ بھی نہیں نکلتے اگر ہم پانی زیادہ پیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتے ہیں جو ہمارے شریر کے انگ ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا وہ کتنے اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں اور ا جو ہمارے جو ہمارے شریر کے اندر ویسٹ پروڈکٹ ہوتے ہیں ٹاکسین ہوتے ہیں وہ بھی پانی اگر ہم زیادہ تے ہیں تو ہمارے شریر سے سے باہر نکلتے ہیں جیسے جب ہمیں پسینہ وغیرہ آتا ہے اور ہم یورین وغیرہ پاس کرتے ہیں تو اس سے جو ہمارے شریر کے اندر زہریلے پدارتھ ہوتے ہیں وہ ہمارے باہر نکلتے ہیں اور آپ نے جیسے بتایا کہ پانی اگر ہم زیادہ پیتے ریر ہیں تو وہ ہم قبض کی سمسیا بھی نہیں ہم لوگوں کو ہوتی تو اس لیے پانی پینا تو ہمارے لیے بہت ضروری بن
جرور ج جی جی بالکل صحی فرمایا آپ نے دیکھیے آپ نے دیکھتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں جب ہم ایک دم سے گھر سے تھک ہارے یا کوئی ہم صبح سیر گئے ہیں کسرت کر کے آئے ہیں یوگا کر کے آئے ہیں ویام کر کے آئے ہیں کچھ بھی کر کے آئے ہیں تو نہ تو سب سے پہلے انسان پانی پیتا ہے تو پانی کیا کرتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں برف والا پانی پیتے وہ بہت نقصان دائک ہے آج کل لوگ گھر پہ مٹکا رکھتے ہیں مٹکے کا پانی پینا چاہیے جو آپ شریر کو صحیح رکھے سوستھ رکھے اور ان چیزوں سے ہمیں ہر چیزوں سے یہ بچاتا ہے پانی ایسی چیز ہے نا کسی قدرت کی دی ہوئی ایک مول اپھار ہے ہمارے لیے جب ہم ان انمول چیز کو نہیں سمجھ پائیں گے تو اپنی زندگی نہیں بچا پائیں گی کی کہ اس کے بنا ایک اس کی ایک ایک بوڈ بھی ہمارے لیے ضروری ہے آپ کوئی بھی چیز لے لو آپ صاف صفائی بھی کر لو کچھ بھی کر رہے ہو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے پانی پانی ایک ایسی چیز ہے جو آپ گرمیوں میں کبھی کچھ کمی ہو جائے نا پانی کی تو وہ اگر پانی آپ کو ہوتی اس میں پانی کی آپ کو بہت زیادہ پینا چاہیے گرمیوں میں تک گرمی ہو چاہے سردی ہو پانی تو برابر ماترا میں ہی پینا چاہیے اور گرمیوں میں انسان کو پیاس بہت زیادہ لگتی
بالکل بالکل بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے کہ مطلب جو گرمیاں ہوتی ہیں پر دیکھو آپ نے دیکھ کھا ہوگا کہ جو ہمارے وید صاحب ہے وہ بھی بولتے ہیں کہ ہمیں دن میں آٹھ سے بارہ گلاس پانی پینا چاہیے چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو اس سے کیا ہوتا ہے جو ہمارا دماغ ہوتا ہے وہ بہت اچھے سے کام کرتا ہے اور ہماری آپ نے دیکھا ہوگا اس پہ یادداشت بھی بڑھتی ہے نہ ہمیں تھکان رہتی ہے اس سے نہ پھر ہمارا سر درد وغیرہ ہوتا ہے اگر ہم پانی اچھا اچھے طریقے سے پیتے ہیں تو جو پانی ہوتا ہے ہمارے جو صاحب تھے انہوں نے بولا کہ آٹھ سے دس بارہ گلاس روز پانی پیا کرو جب ہم جیسے ہم چائے یا کافی پیتے ہیں اس کی طرح ہی ہمیں پانی پینا جہ تر ہم چائے یا کافی پی پتے ہیں تو ہمیں دو گلاس ایکسٹرا پانی پینا چاہیے جس سے کہ ہفتوں کی جو جو آپ نے دیکھا ہوگا جو ہمارے شریر میں کیفین ہوتا ہے کو شریر میں پانی کی کمی کر دیتا ہے اس لیے جب ہم چائے یا کافی پیتے ہیں تو ہمیں دو گلاس ایکسٹرا پانی پینا چاہیے جو ہماری صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے
صحیح فرمایا بالکل دیکھو پانی ایسی چیز ہے اللہ کو کہتے ہیں نا اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے پاس پانی کے بنا انسان جانور لے لو پودے لے لو پکشی لے لو سب
ایک جی جیوت نہیں رہ سکتے کیونکہ پانی ہماری کیا نا روز ہماری کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے سوچھ پانی ہماری ہر اندر آئی بنی ہوئی بیماریوں کو بھی کہتے ہے بچاتی ہے اس سے کیونکہ اس سے ہمارا پانی پینے سے کیا ہوتا ہے ہمارے چین کا جو تاپمان ہے وہ سنکل رہتا ہے اس میں ہماری اس سے مدد کرتا ہے پانی کی کمی شری انسان شریر میں انسان کی کمزور ہو جاتی ہے اگر پانی نہ پیے گا تو اندر کمی پڑ جائے گی اسے تھکان ہوگی ٹھیک ہے تو وہ اپنی کمزوری کیسے دور کرے گا اگر پانی پیے گا تبھی وہ اپنی کمزوری کو بھی
انسان نہیں رہ سکتا پانی ایسی چیز جی ہمارے جینے کے لیے پانی کی بہت
پانی کی تو دیکھو ضرورت ہر انسان کو پڑتی ہے چاہے وہ ان بڑا ہو چھوٹا ہو یا بچہ ہو آپ نے دیکھا ہوگا آج کل تو جو جانور وغیرہ بھی ہوتے ہیں جانوروں کو بھی پانی کتنا ضروری ہے اور پیڑ پودوں کے لیے بھی ہمیں پانی کتنا ضروری ہوتا ہے جب ہم کوئی کھیتی باڑی کر تے ہیں تو اس میں بھی پانی کی ضرورت ہم سے ہمیں سب سے زیادہ پڑتی ہے تو اس لیے تو ہمیں تو لگتا ہے جو پانی ہوتا ہے وہ ہماری ایک دنیا ہے جس کو جو ہمارے لیے پانی کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا بھی ہم لوگوں کو آنا چاہیے تو پانی چاہیے تو پینے کے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے فائدے بھی ہیں فائدے ہی فائدے ہیں نقصان تو ہمیں لگتا ہے کوئی پانی پینے کا ایسا کوئی نقصان ہے ہی نہیں
بالکل جہاں پانی ہے وہاں جیوت ہے کہتے ہیں کہ آپ نے جیسے بتایا کھیتی میں بھوجن بناتے ہیں کھیتی میں کھیتی میں تبھی پھل آئیں گے تبھی فرو فصل اگے گی تبھی ہم مطلب کھائیں گے اگر اچھا ان کو سوستھ پانی ملے گا سوچھ پانی سوچھ سماج کے لیے کہتی ہے پہچان ہے ہمیں ہمارے سے ناگرک بننے کی صحیح سے پہچان بتاتی ہے پانی ہماری در پانی کا درپیوگ نہیں کرنا چاہیے پانی کو صحیح طریقے سے اپنانا چاہیے اس کو صحیح سے کو ورتوں کرنی چاہیے چلو آٹتے بعد بڑا
بات کر کے وعلیکم السلام